ہرے ف رہے
ہاں ہاں ادھر بیل ہوئی ہم نے اٹھا لیا
ہاں ہاں نہیں صحیح ہے یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے اورحان کہہ رہے ہیں کہ پاپا کو کال کرو ان کے پاپا گئے ہیں نا کام سے کال کرو پاپا کو کال کرو تو ہم نے کہا رکو ہم بات کر لیں پھر جو ہے کر تے ہے کال پاپا کو کال کرو نہ کہیں سویا گودی میں ہم نے لٹایا بالکل نیند میں ہونے لگا اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا خالا جان مجھے یاد کری میں ان کے گھر جاؤں گا ہم زبردستی ادھر لے کرائے تھے ان کا بتا اتنی رات ہوگی ان کا من تھا وہاں جاتے
اپپی وہاں اسے بہت اچھا لتا ہے
نہیں کہتا میں وہاں سکون سے موبائل دیکھتا ہوں بتاؤ باقی سب کے گھروں میں کیا بےسکونی ہوتی ہے موبائل کل کتنے دیر انہوں نے دیکھا ہے پھر ہم نے ان سے کہا کہ بعد میں کسی دن چلیں گے اتنے قابل ہیں یہ جب ہم تم سے آٹے والی بات بتا رہے تھے کہ آٹا لینے گئے اس کے بد یہ سمج گیا تھا کہ وہ چلا گیا ہے
پہلے سندس ت تیں کا سمجھ نہیں تھا نے کہاں تب ہم سمجھ گئے کہ ہاں وہ چلا گیا ہے یہ رویے گے کہتے ہیں ممی پلیز آ جاؤ
ہاں کہہ رہے تھے آ جاؤ ممی بھائی ل لے ہمم وہی بتا رہے تھے ہم طیفو بھائی ہمدان بھائی سے گیم کھیلیں گے امرود توڑیں گے کل مما کو اس نے کیسے پکڑا ہمیں تو آرا مما بیٹھی بیٹھی سوچی پاس ہی بیٹھ کے ل لاؤں گی کیتنے پٹر کریں
اس نے فوران پک کر لیکن نانا سکون سے موبائل دیکھنے دو ہوں ام نانا فون کیوں کر رہی ہو
صبح تو دیکھتے گئے ہم موبل ہاں
ہوں بھائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے
نانا کو پکڑ لیا ہمیں ی رہی حیرت ہو رہی مما جو ہے ہمدان کو پکڑے کر رہی تھی نانا اب سکون سے دیکھنے تو ان کے ساتھ کر رہی ہوتی تو ان تو بولتے ہی نا
انہوں نے امی کا ہاتھ سمیٹ کے پیچھے رکھ دیا اہ اہ اہ یہ سوچ رہا تھا بار بار یہ کہانی سنائی جا رہی ہے
ہاں تیفو بھائی کا گھر اچھا لگتا ہے تفو بھائی کے گھر اچھا لگتا ہے ھ تو چلیں گے نا کسی دن پھر چلیں گے رکنے رکنے ہی کہہ رہا کہ رکنے چلو اور لیکن بعد میں کیا دیتا ہے مجھے آ کو پتا ہے میں پا بھی نہیں رکاتا ہوں میں بوالا کر دوں گا ب ترد و درد و درد کی بات ہوتی ہے تو تم کہتے ہو کہ پاپا کے بنا رک نہیں پاتے میں ج بہاتھا ٹھیک ہے پاپا سے پوچھ لیں گے پھر چلیں گے رکنے چلیں گے نا روکنےتفور بھائی پاس بہت چاہتے ہو تم تفور بھائی پ ہاں باں بڑا
بہت چتا ہے ہاں سیف ال ہممدان نے پوچھا بھیا تم ہم دونوں کو زیادہ چاہتے ہیں ی عنظر بھائی کو کہیں کہ یفرور بھائی کو چاہتے ہیں اور ہممدان بھائی کو چاہتے ہیں میں نام لے کے بتا دیا ہاں
ابھی ممی
رو نہیں میرا بیٹا روتا نہیں
روئے ابھی ہم لگ پاپا آئیں گے گھوم ہی کرنے چلیں گے ہم لوگ چپ جائیے آپ کا دل بہل جائے گا طبیعت اچھی ہو جائے گی
بادل
ہاں یہاں پہ بھ اب ہم باہر گئے تھے آم کے چھلکے ڈالنے مما نے جو کل وہ دیے تھے ارے چوسام اس کا ذائقہ بہت اچھا میٹھے ہے اور میرے بھیا نے بھی کا لیا ہمیں چھوٹے چھوٹ پیس کاٹ کر کے دیے
دن میں کاٹے تھے کہیں کھا لو ہم میں سے چنا کھائےیں پھر ہم نے کھا لیا بعد میں دو پار ہم کا کیا فائدہ لافائی نے نہیں زیادہ نہیں کھا رہے ہیں بٹیا پوری فصل میں پانج فم کائیں
نہیں سنو لکھنؤ کاؤ اور یہ چوسا کھاؤ یہ سب مطلب ہل ک ہوتے ہیں یہ نقصان نہیں کریں گے دسہری نقصان کر جاتی ہے
تھوڑی نا کا رہے تھے امی لائییں تھی اسمارے نہیں کھ رہے تھے بھابھی نے بھی جائے تھے ہاں بھابھی نے بھی جائے تھے وہ کا لیے تھے چاچا لائے تھے وہ ایک دن آپ دن لایا اس اس میں کے دو آم کائے ب ایک ایک دو ایسے ہی
پیٹ سے حالک تک میرا ٹھنس نہیں جاتا ہے تب تک ہم کھانا نہیں چھوڑتے
نہیں آم تو ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں مگر بٹیا دو آم ہم کھاتے ہیں میرا پیٹ پھولنے لگتا ہے
ہاں پیٹ تو میرا بھ ی پھولتا ہے لیکن تب بھی کھا لیتے ہیں اور جب کھا چکتے ہیں ہ سے باہر ہو جاتا ہے تب سوچتے ہیں اب کل کم کھائیں گے مگر کم وہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر کھا لیتے ہیں بھر کے کل جب ارشو وہاں پھر آم ام بھی کٹے تھے بھ بھی کاٹے تو بیٹا ممی ابھی بات کر رہی بات کرار تو ہم نے کہا ان کے پاپا بہت طریقے سے کھات ہیں یہ اور ابا بیٹے بیٹھیں گے بیٹا
بیٹا ممی کا میرا بچہ بتائیے بتائیے
وہ ڈرائیبن سی ڈی والا جو گیم ڈاؤن لوڈ ہے تمہارے فون میں وہ جب آنا تو میرے فون میں بھی کروا دینا میرا بھیا دیکھے گا ٹھیک دونوں گیم دونوں گیم کا کروا دینا بھائی سے کہ نا وہ کروا دے گا بھیا کھیلے گا بھیا کا وقت نہیں گزر رہا گزر جائے گا تھوڑی دیر ہے ممی کار چلا لو ب بہت ادھم کرتے رہتے ہیں دن بھر بتائیں جب یہ ایسے ان کی پاپا رہتے ہیں تو اتنا وہ نہیں کرتا جب چلے جاتے ہیں تو یہ اور گھبراتا ہے ہاں تو وہی جو ہے پریشان ہوتے ہیں اکیلے ہوں کل سے تو میرے بھیا کا اسکول ہے پہچان گیا کیا پہچان گیا نمبر نمبر ننا جو کیا تھا نا نا سوچی لو پاس میں بیٹھ کے قابلیت کریں ہیں مما پہچان
وہ ننا کا نمبر پہچان گا اس پہ امی لکھ کر آتا ہے یہ سوچ رہا ہوگا یہی بار لکھ کر آ رہا ہے
ہم بھا مما کا خود ہی اتھی ہسی آئی وہی بیٹھے بیٹھے کر رہی تھی ہم لوگوں نے کسی نے دھیان دے کیایا آگیا چھیننے ترنت
ہوں
ہ کھیلنا بیٹا کرو ہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے آج میں جہز کی ویڈیو کو لیے بیٹھے تھ توبھابی نے کاٹ کے آام دے دی ہم نے کہ رہے واہ ہمیں اتنی بڑیا سروس کاٹ کے آم ہم دے دی وہ اٹ سوتے سوتے جو اس کی گیس بند نہ کرو بابو گلاس اٹھا کے رکھ دیجیے اور ہاں بیٹا یہ نہ کریے او ارحان پھر سب ٹوٹ جائیں گی چیزیں ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سب نہیں بوتل گلاس جیسے یہی رکھ لیتے کہ کون بار بار دوڑ کے جا رات میں اور جو ہے ان کی بوتل میں بھی پانی بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ پیاس لگتی ہے ان کا گلا سوکھتا ہے تو پیتے ہیں جیسے اور کچھ جگنے کے مارے بھی پی لیتے بوتل بھر کے
تو اتنی دیر میں اور سویا نہیں لیکن
ہاں یہ اور نیند بہت تیز تھا اس کی آنکھیں بند ہو جا رہی ہیں اور یہ اٹھ کے بیٹھ گیا پے کار جو ہے نہیں بتاے پھر ہم اپنے گھر آئے تو ہم ان کو زبردستی لے کر آئے ہم نے کہا پھر چلیں گے کسی دن خالہ جان ایما کیا جائیں اپی کی کمر میں درد بہت ہو رہی اور ہم جائیں گے تو متک پائیں گے نہیں ان کی جو ہے خود ہی نہیں طبیت ٹھیک ہے تو میرے جانے سے کام ہی بڑھ جائے گا ہاں تبھی سے ہم نے کہا چھوڑو وہ خود ہی پریشان ہے بچاری ہاں بھائی ہم کا وہ خود ہی پریشان ہے ہم کیا آج ہے کریں
ہاں صحیح بات نہیں اچھا کیا نہیں گئی
ہوں تبھی سے ہم نہیں گئے اور ہم کل جو ہے کہیں جاتے آتے تو میرے خود ہی بہت تھکان ہو جاتی ہے
اب رات بھی ہو گئی تھی تو دیر میں آتی ہیں اور سو نہ پاتی ہیں
خالہ جان کے گھر جانا ہے ہاں تو ہم نے کہا تب چلیں گے کسی دن ہم کہا تو صبح چلیں گے بھیا وہ پیلی والی کار چلا لو ذرا دیر بیٹا اب ان کی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا
کہ رہے یہاں چلنے کیے
وہ تو ائی فون نے وہی والا کیا گیم جو ہم لوگوں نے پچاس بار ان دونوں ان دونوں کا کل ہم لوگوں نے بھیجا کا کھالیا بےچارے سوچ رہے ہونگے بےکار ہی بتا دیا
پھر بھول گئے اس کا نام
ہاں ارے کروا دیں گے بیٹا تھوڑی دیر چپ رہو خاموش رہ رو میرے بچے تہفو بھائی سے بات کرونگا تہفو بھائی ابھی پڑھنے گیا ہے آ جائے بات کرا دیں نگے
کرا دیں گے
بات کرا دیں گے نا میرے بیٹے ارے بیٹا بات کرا رہے میرے لال اور ان کی ننا کیا کر رہی ہیں
ننا ان کی تو آج کسمنڈی گئی ہیں صبح گئی ہیں اپنی نانی کے گھر
اچھا اچھا ان کو دیکھنے گئے ہوں گے انیس ماموں کو چلو خیر ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ حالت خراب ہے ان کی دیکھو اللہ پاک شفا دے بس تہفو بھائی سے بات کراوو اچھا ڈاکٹر دیر مت کی مطلب تہے بھیج دیا ہوا گھر چھٹی دے دی ارے اللہ پ ج بولو کر د پ بائی کے کر
جھیلی جاری اب اپنے پاس بلا لو
ہاں کروں گاپ نہیں تو چلو اچھا ہوا دیکھ چلی گئی ہاسپٹل اتنے دن سے تھے کہاں جا پاتے ہیں ہاسپٹل
ار بٹیا وہاں کاملم کس منزل پہ ہوں ہوں
ہ وہی اور پریشان رہتی ہے اکیلے بیٹا چپ رہی ہے میرے لال ارے ان کا یہی تو ہے بات کرنے کے ٹائم ان سے بار بار کہو تو یہ مانتے نہیں ہے بات اب ان کا کوئی چیز میں دل نہیں لگ رہا
بھیا تھوڑ دیر اپنی پیلی والی گاڑی چلا لے بابو
ابھی چلا رہے تھے ہم نے کہاں کہ سپارہ پڑھا دیں الف با پڑھا دیں تو کہنے لگا نہیں میں کھیلونگا ہم نے کہاں اچھا چلو کھیلنا کھیلنے بعد میں پڑھا دیں گے ہم اس کو
ہاں اس پارا پڑھایا پڑھایا کرنا روز
ہاں سپاہ پڑھا اچھےخاصہ ماشاءاللہ کو مطلب یاد ہونے
ساڑھے چار سال کے جب ہو جائیں تب ان کی بسم اللہ خوانی کروا دینا
ان کی بسم اللہ خوانی ہم نے کر دی تین سال بعد ہی ان کا سپارہ جب ل تین سال کا یہ ہوگا تو تب اس کے بعد ہی ہم نے ان کو جو ہے پہلے پڑھانا شروع کیا الف با تا سا بہت دن سے پڑھا رہے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا یاد بھی ہو گیا ہے ہوں لیکن یہ دھیان سے پڑھتے نہیں جسے آج پڑھا پھر کئی دن غائب ہاں ناگے کے ہو گئے ہاں اس وجہ سے جو ہے ان کا ٹائم وہ ہو جاتا ہے
ہاں اس کو قاعدے سے پڑھانا تو اس میں سارے قاعدے لکھے ہوتے ہیں
ہاں وہ تو ہم پڑھائیں گے لیکن یہ پڑھیں تو پہلے ان کو الف با کی پوری پہچان تو ہو جائی حروف ہوگی حروف پہچاننے لگ جائے ہاں مسجد ہے نہیں بھیجیں گے تو ہم سوچ رہے اگلے سال سے بھیجیں ابھی ان کا اسکول جانا شروع ہوا ہے ہاں اور
پھر اگلے سال
ہاں وہی چیز ہم سوچے اگلے سال سے بھیجیں گے تو لینے چھوڑنے والا تھوڑا تھوڑا سمجھداری ہو جائے گی اور ابھی ان کی زبان بھی اتنی صاف نہیں ہے کچھ کیا کچھ بولتے ہیں
ابھی صاف جب تک اور صاف ہو جائے گی
ہاں تھوڑی زبان ان کی صاف ہو جائے صحیح سارے حروف صحیح سے نکلنے لگے
ہاں تب بھیجنا سمجھ میں بھی آئے گا تب
ہاں وہی چیز تو وہی ہم سوچ رہے تھے اس بار اسکول کا بھی ہے ان کا اور اسکول میں بھی دو دن چھٹی رہی تھوڑا ہمیں بھی آرام مل جاتا ہے اب وہ کل سے تھکے ہوئے تھے آج صبح کا ہر کچھ کرنا نہیں پڑا مطلب
ہاں ہاں نہیں تھوڑا سا تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے نا
ہوں اسی لیے ہاں کمزوری سی رہتی آج بتائیں دن میں بی پی لو ہو گیا تھا کیا جیسا لگ رہا تھا بس آنکھیں بند کر میں چپ چاپ لیتے رہو
ڈرنک تھوڑا سا مطلب کچھ طاقت والا تو میں کھانے کے لیے لے کر رکھ لیں
نہیں تو خیر اللہ کے فکر طاقت والی تو سب چیزیں رہتی ہیں لیکن کسی کسی دن ایسا ہو جاتا اس کے بعد پھر انہوں نے چائے بنا کے دی تب چائے پینے کے بعد پھر صحیح لگنے لگا
ہاں تو ہو سکتا جو ہے
ہمیں لگ رہا ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو گیا تھا چلو ٹھیک ہے پھر ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ مجھے فون دے دینا